وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ہاں بس الحمد للہ شکر مجھے بتائے آپ ٹھیک
بس آپ کی دعا
آپ ٹھیک
اور ہاں آپ کی آواز نہیں آ رہی کٹ کٹ کر آ رہی ہے
پتہ نہیں کیا ایشو ہے میرے نیٹ ورک میں اب ٹھیک آرہی ہے
ہاں بس دعا آپ ہی کی دعا ہے
م ب
اب کی آواز نہیں آ رہی ہے صاف
کیا بات ہے
ہاں اب اب آ رہی ہے اب آ رہی ہے ٹھیک اب آ رہی ہے ٹھیک
ہاں آپ کیا کر رہی ہیں اس وقت لگ رہا ہے کچھ کام میں ہی آپ وست ہے
اور کیا کریں گے
ہاں
نو ادر یہ نہیں یہ سبمٹ ہو گیا ہے میں نے کہاں جی لیکن
مجھے بھی احسان کے ساتھ یہی کال ہوا تھا ایک منٹ ایک منٹ آپ انتظار کریں مجھے احسان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا نا دو منٹ میں ہی مجھے وہ کٹ گیا اور مجھے تو بھی سبمٹ کرنی پڑی اور
بس اب آپ ہم سے
آواز ہی نہیں آ رہی ہے آپ کی بچے وچے ٹھیک ہے
بس ٹھیک آپ بتائیے
آپ کیا پکا رہیے میں آپ نے بولا تھا کچھ میں نے سنا نہیں
میں نے کام کر رہی سالن پکانے تھے ا میں یخمی چڑھائی ہے میں نے گیس پہ
ٹھیک
صبح میں مارکیٹ گئی تھی
ہاں
چان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی
ٹھیک
جی آپ کو کو آپریشن کروایا تھا نا چیک اپ ہوا
ہاں میں نے میں نے دیکھا تھا اب کچھ نکلتے ہوئے اب ان کی آنکھوں کی مطلب فرق ہووئی ان کو دوائی و
ہاں ہاں شکر الحمد اللہ آپ کہہ رہے ہیں کیا بول آپ
ٹھیک مجھے بتائے اور گھر میں سب حالات کیسے سے ہ
بس حالات چل رہا ادھر کبدھر کب کمی بارش
ہاں وہ تو موسم کا تو موسم کا تو سمجھ ہی نہیں آج ہے کیا ہو رہا ہے کبھی دھوپ پھر سے بارش پھر سے دھوپ پھر سے بارش
اور تو ہی نہیں ہے جولائی جون بھی آ گیا ابھی تک
ٹھیک بس دعا میں میں بھی میرے میرا بھی سحٹ ٹھیک نہیں تھا خاص مجھے کل کافی زیادہ تک پتہ نہیں کل افتاری کے بعد مجھے سارا واپس آیا جو میں نے کھایا تھا اور اتنی باڈی میں درد تھا کہ فرق ہی نہیں لگا تھی مجھے کچھ
ک ک
پتا نہیں جو جیسے میں نے چائے پی وہ چائے جیسے میرے میادی پہ ہی تھی وہ اتر ہی نہیں رہی تھی پھر جیسے میں نے چاول ہے وہ بھی واپس ہی آ گئے پھر میں نے شہری کو تھوڑا سا کھانا کھایا ہے اور پھر دوائی لی تھی تو صبح مجھے پھر آرام آیا اچ
چلو اللہ کرے کے آپ کو جلدی سےفا اللہ
ٹھیک اور آپ کی آواز ن بالکل بھی نہیں آ رہی ہے کسمز کٹ کٹ کے آ رہی ہے میں نے بھی سالن ہی پکا لیے عید کے آج مجھے گوشت پکانا تھا اب آ رہی ہے آپ کو ایئر فونس لگا کے تھے یہ
کچھ اشارہ ہے
اسی میں کچھشواز آ رہی ہے میں نے بھی آج گوشت پکانا تھا مجھے میں نے گوشت پک کالیا مرغا میں نکالی پکا لیا تھا
ہاں آپ کیا کریں گے صرف کام ہمارے عشہ ایشہ چلو کوئی نہیں اور بتائیے آپ طبیعت اب کچھ فرق ہے لگ رہی ہے آپ کو
شہری کو تو انشاء اللہ الحمد لہ بھی فرق ہے
چلو الحمد للہ اللہ کرے آپ کی دعائیں قبول ہو اور آپ کے جو روزے ہے وہ قبول ہو
کل تو یوم ارافا ہے کل تو زیادہ اجر ہے آج شام کے بعد ہی اجر ہے کال مغرب تک آج مغرب سے لے کر کل مغرب تک
چلو اللہ س ساری سب چز ہاں مرادیں پوری کرے
آ مین آ مین آ مین
ہاں
ہاں ہاں
ہمیں یاد رکھیے گا
آمین آمین اور
بس آپ بتاؤ بازوان پکایا کہ کچھ ایسا ہی نارملی کچھ
بچا میں نے ان کو پرسوں بھی بولا تھا وہ بولتے ہم دیکھتے نہیں ہیں اب خدا جانتا ہے سچ بولتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں
ارے دیکھ ہی رہی ہے ابھی
وہ بہت موبائل دیکھتے ہیں
اب میں بھی مصروف ہوتی ہوں نا کاموں میں یہ بڑا یہ میرا فائدہ اٹھا لیتے ہیں یہ موبائل دیکھتے رہتے ہیں
ہاں ان کو آپ بابا کو بولو
اب ہے نا تین دن تین دن ان کے تین دن یہ م بائ کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے اب کھیلیں گے کودیں گے
ٹھیک ہاں اب تو عید ہے ہاں عید پہ تو وض ب چونکہ ہی عید ہوتی ہے
ان کو تو کبڑے پہننے میں باہر جانے میں اپنی سہیلیوں سے ملنے میں پھر شام کو پٹھا کےے جلانے میں مزے آتے بچپن بھی ایک ایسی الگ چیز ہوتی ہے کاش ہم بھی اپنے اپنے بچپن میں واپس جا پاتے
ہاں یہ کہاں تب انسان سمجھ پاتا ہے جب ہم بچے ہوتے ہیں ہم بولتے ہیں ہم بڑے کب ہو جائیں گے پھر جب بھڑے ہوتے ہیں بولتے ہیں بڑھ جاتی ہے پریشانیاں ذمہ داریاں بھ جات
بہت زیادہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے
ہاں
اور
بس اور کیا بتاؤں میں ابھی مجھے کام اتنا ہے کیا بتاؤں میں آپ کو صرف کام کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے
ہاں مجھے بولو پاپا جی گئے پھر ڈاکٹر پر کے پاس ان کو بھی تو آج ہی تھا
گئے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں وہ اب بول رہے تھے کہ وہاں پہ کچھ ٹائم ہی لگے گا
ہ اوپر سے موسم بھی ابھی نا موسم کا حال ہی بدل گیا پھر سے لگ رہ ہے بارش ہو جائے گی ایسی بجلیاں کڑک رہی ہے لگتا ہے جیسے سارا بادل ا دھر ہی پھٹ جائے
ہ کیا کرے اوولے بہت جگہ پڑے ہیں نا ہاں اولے بہت جگہ ہ بلیے بہت جگہ گرے سبزی یہ نا اس سے بہت سارے ج نا میوا ہے نا یہیگ ایپلس کے وہ سارے خراب ہو گئے بہت زیادا نقصان ہو گیا بغیچوں کے
وہ تو بات سچ ہے سیب کے باغیچے بھی تباہ ہو گئے ہوں گے کسم سے وہی جانتے ہیں جنہوں نے محنت سے وہ لگائے ہوتے ہیں جو ان کی آمدنی کا مین ذریعہ ہے ان کو انیں وہی جانیں گے کہ موں کو کیا خطرہ ہوا ہے
ہاں پرسوں کہہ رہے تھے کہ سوپور سائڈ سے پڑی ہے بہت زیادہ اوولے پڑے ہے وہاں پہ فصل بہت برباد ہو گئی ہے
ہوں ہ
چلو اللہ کی مرضی کیا کر سکتے ہیں
ٹھیک
اور بتائیے آپ آپ کے ابو جان ٹھیک ہے
ہاں ان کا وہ تو ٹھیک ہے شکر خدا کا سب ٹھیک ہے گھر پہ
کہاں گئے ہیں دکھ دکان پہ گئے ہیں
ہاں وہ تو دکان پہ گیا آج میں نے بولا تھا روٹی بھی لانے کے لیے عید کہ اب میں کہاں جاتا میں نے بولا ان کی ان کو وہ جانتے ہیں وہ لاتے ہی تھے ا وہی لائیں گے آج شام کو
جانا تھا بوٹیک کے پاس اس نے سوٹ رکھا ہوگا تیار مگر مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں جا پاؤں گی میرے کو اتنا فرصت نہیں ملے گی وہاں جانے کی وہ بولے گا
تو اس وقت تو دارجیوں کے پاس بھیڑ لگی ہے
وہی نا وہ بولے گا پہلے تو بولتی ہو جلدی کرو جلدی کرو آب آج یہ نہیں رہی ہو اپ اس کو کون بتائ کہ میرے گھر میں کتنا کام ہے اب ڈیلیوری کر دیتا وہ اس چیز کی سوٹ کی تو میں تو خوشی ہو جاتی
یہ تو اس وقت تو درزی درزی قسم سے میں بولوں محلے کی جان ہوتا ہے
ہاں اور نہیں تو کیا تھا کچھ ملے درجی ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے وہ عید پہ کپڑے نہیں دیتے ہیں ورنہ ان کا بڑ بڑا بھاؤ ہوتا ہے گت پہ
اور
بس اور کیا اور بتاؤ آپ کپڑے شپڑے لائے کچھ آپ نے کے لیے
ہم نے چھوٹی عید پہ لائے تھے اس عید پہ لانے ہم نے مناسب نہیں سمجھا ہم نے بولا آپ تو لائی ہی ہے وہ تو مے ساتھ بات آپ کو بولی نا کہ پھر چھوٹے جب ہوتے ہیں بچپن میں تب ہی زیادہ کپڑے لاتے ہیں پھر تو بڑے ہو کے ذمہ داریاں ب تتری پرساد کہاں ب نہیں کپےسے فری پہ بھی لائے تو چاچا جی نے بھیڑ لا دیے آج
اچھا لایا ہیں اس نے
ہاں میرا بھائی جان بھی ساتھ ہی تھا ان کے
اچھا اچھا
ان نے بھیڑ لا لیے ہے چلے پھر بعد میں چلے اللہ حافظ پھر سے ملاقات ہوگی
ف امن اللہ
امان اللہ